ہلو ہلو ہاں ہاںپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک کیا کر رہے ہو
بس پڑھ رہی ہوں
اور
بس ٹھیک
چائے وغیرہ پھی
ہاں میں نے پ آپ نے پی
ہاں ماں باپ ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک ہو
ہاں شکر الحمد للہ بھائی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
وہ آج جا رہا ہے کالج
ہاں ہاں
ٹھیک آپ کو کل اینڈرن ہے
ہاں کال ہےٹ ن
ٹھیک ہے ج وہ کیا پریک ل کمپلیٹ
ہاں میں نے کیا تب سائن کروانا ہے
جٹھیک آپ کو کب اگزام ہے آپ
ہمیں ہیں جون میں
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اور کیا کرے ہو آج کل زمینداری کی ختم
ہاں نہیں تھوڑی سی ہے اب تو ہے تھوڑی سی
اچھا ٹھیک ماما کہاں ہے
مما گئی ہے وہ کھیت پہ
اچھا ٹھیک پاپا بھی اسی کے ساتھ ہے
ہاں پاپا بھی اسی کے ساتھ ہے
اچھاٹھیک اچھا ٹھیک تمننا کہاں ہے
وہ وہ گیا ہے باہر شاید بیٹ کھیلنے
کج کر رہے ہیں وہ پڑھائی
ہاں ہاں کر رہا ہے اچھے سے
بای وہ کا جو کام کر رہا تھا وہ
ہاں اس نے کیے وہ کمپلیٹ
ٹھیک اور سناؤ کھانا کیا پکایا سبزی کیا بنائے
ہاں ہم نے وہ ٹماٹر پکائے
ٹھیک ہے اور کیا ہے ساد ڈالا اس میں
وہ مٹر ہے نا وہی
اچھا ٹھیک آپ کو ہےے مارٹر
ہاں ہے گھر میں ہی
ہمیں بیچ دینا ہمارے پاس تھے ہی نہیں
ہم بھیجیں گے
ٹھیک ہے کھانا پکا یا
ہاں ہم نے پکایا کھانا نہیں ہم نے بنایا
وہ ماسی کال کر رہے اب
ہاں کری ہ اور ٹھیک سیکھو
آتے ہیں نا مجھے لگا آپ کو کرتی ہے کہ نہیں
ہاں کرتی ہے آپ کو کیوں نہیں کرتی
نہیں وہ وہ کرتی ہے نا وہ پھر بہت ٹائم تک بات کرتی ہے اتنا م ٹائم ہو
ہ تو ہے
وہ بہت لمبلات کرتی ہے
ہوں
مجھے لگا آپ کو کرتی آپ کو لانا تھا ماما کو بھی فون پھر وہ اسی نمبر سے کر اگر آپ کو ماما کو فون ل د نا پھر آپ لوگ کرتے
ہاں اس کو لائے گے اب چھوٹا والا
فی الحپ کو بھی نہیں پائے
ہاں وہ تو ہے
ایسے میں ہوتا ہے نا آپ کو بھی نقصان وہ کب تک کیا آئیں گے گھر والے
ابھی آئیں گے نا اور میں نے ان کو کال کی انہوں نے بولا آ رہا ہے
اچھا راستے میں ٹھیک ہے
ہاں راستے میں ہے
انہوں نے پیچھا
ہاں انہوں نے پی کب کی
ٹھیک اچھا ٹھیک اپنی چائے پ پھر سبنی
ہاں ہاں
اب سبزی چائے پ
آپ نے پی آپ نے نہیں پی
نہیں ہم دیر سے پیتے
گھر میں اچھا ٹھیک اچ
ہم پیتے ہیں شام کو ا کے کپڑے لائے
نہیں آپ نے لئے آپ کیا لاؤ گی
انشاء اللہ جل پھر دے د ہے نا مہنگا اس لیے پہلے ہی لاؤ گی
کیا ل ہوگی
میں سوچ چ رہی تھی میں کچھ چلاؤں گی الگ کچھ ڈریس ٹائپ کا ریڈی مڈ
اچا ریڈی میڈ
ہاں
ہاں جیسے میں نے لائے چھوٹ کی عید کے دن
ہاں میں نے بھی چھوٹی عید کے دن ہی لائے تھے وہ کپڑے میں نے لگائے نہیں تھھی اب سوچا اس بار پہنوں گی وہی
جی وہی آپ کو لا کے ہے پھر نہیں ابھی نہیں
گ ہے وہ ابھی ابھی نہیں ہی لگایا وہ میں نے ا وہ میں نے کبھی نہیں پہنی ہے میں نے سوچا ہاں
نہیں ہم نے نہیں لاائے ابھی ابھی مجھے اگزام ہے نیٹ کا پھر سے دینا ہے بھی کہاں پھر بھی دیکھوں گی ہ
م لگ
نہیں ابھی نہیں
اچھا آپ کو لا کے ہے
نہیں مجھے نہیں ہے لا کے میں نے کہاں لاائے ابھی چھوٹی ہی کے دن آئے وہ میں نہیں پہنوں گی
کر دو کمرے ٹھیک ہے نا اپنے تیسرا والا کمرہ کیوں نہیں ٹھیک کیا ہے
ا اس کو ہے نا یہ بورڈ اس کو یہ ہٹانا ہے ہاں اس کو آتے ہے نا باتھ روم کا جو ہے نا واٹر وہ اس کو آتا ہے وال پہ تو اس کو اٹھانا اس
آپتے ہو وہ آ مت اٹا س ہو یہ وہ تو پھر بھی آئے گا واش روم کا واش روم کا تو
اس کو کرنا ہے نا پلستر پھر کچھ وائٹ سیمٹ کرنا ہے پھر نہیں آئے گا یہ کریں گے نا ہم بااتھ روم ہی ہی بند
ہاں ہاں ہاں
پھر ڈرتا ہے نا انسا رات باہر جانے کو اس لیے مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو واش روم بند نہیں کرنا چاہیے تھا
ہمیں اس میں کہاں ہے وہ اس میں تو باتھ روم ہے صرف ہم نہاتے ہیں وہاں وہاں ہم نہیں کرتے ہیں
چا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے خالی مشروم ہے اور رکھ کوئی بش
ہاں دو دو
رہ کوئی ماش
دو دو ہے وہ ہاں دو دو ہے ایک تو اٹیچ ہے دوسرا ایسے ہی
نارمل
ہاں وہ ہے باہر بھی ہےئے نا ب وہ اسی کو
یوز آپ وہی کرتے ہو وہ مجھے پت ہے
ہ دیکھتے ہیں نا کون بیٹھے گا اس میں اسی کو ویسلی
ہاں اور صفائی کی اپ کب کرو گے صفائی عید تک کمپلیٹ ہو جائے گا
ہاں ہو جائے گا کل کریں گے نا انڈور رومس کو یہ ہوئے نا کمپلیٹ
اچھا صفائی کرو گے جب واش روم بند کرنا ہے پھر کیا آپ لوگ کو پالس ا آپ لوگوں کو یہ واش روم ہی بند کرنا ہے پھر
ابھی کہاں کریں گے واش روم بات ا ابھی نہیں کریں گے واش روم بند بھی جب باہر والا کرے گی نا ٹھیک ہے اوپر پھر
ہوں
ہاں پھر کریں گے بند
ٹھیک
اس کو رکھو نا ابھی ایسے ہی
اسسکو
آئے گا نا اسٹور کے بدلے یہ والا کمرا ایسے ہی رکھو یہ اسٹور
اور
اس کے بدلے کام
ہاں وہ تو ہے وہ دیکھتے ہیں نا آپ کیا کریں گے
ہاں نزدیک سے بات کرو دور کر رہے ہو آپ بات
ہاں ہاں وہی نا وہی کریں گے نا
ٹھیک اور بتاؤ اور کیا پلان اوپر کیا کرنا ہے کپر بھی ٹھیک کرنا ہے اسی ساتال
نہیں ابھی نہیں ابھی نیچے ہی ہاں
ٹھیک ہے مجھے لگا آپ میں اسی سال
دیکھتے ہیں نا پہلے ہم نہیں پہلے ہم وہ کریں گے آنگن کو کریں گے نا ٹھیک
ٹائم لگا کے
ہاں
ا ٹائل لگاؤ گے
ہاں
ٹائلز لگانی ہے
ہاں آ دیکھو
ٹھیک فلور مطلب کہ فٹ پاتھ بناؤ گے
ہاں ہاں وہئی بڑھیک
اچھا ٹھیک ہے
ہاں ہاں بس ٹھیک آپ سناؤ
بس ٹھیک
لہ چلو اللہ حافظ